اح میں تارا قید
جی کے جچ
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے
جی میں بھی بڑھیا ہوں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی جی جی الحمد للہ
تعالا خیریت سے رکھیں
اور واکنگ وغیرہ ہو گئی آپ کی مطلب ٹہلنا ہوگیا آپ کا
جی جی جی سیر و تفری ہو گیا ہے جی جی اللہ تعالا اللہ تعالا کی مطلب کہ فضل کرم سے معمول بنا رکھے ہیں کہ فجر کی نماز کے بع تھوڑی سری تو کر رہ ہے کہ نہیں دیکے مطلب کہ یہ ضرور یہ ضروری بھی ہے ہم تو یہ سو سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ سب کو مطلب کہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ فضر کے بعد صبح شام ٹہلنا سیر و تفریح کرنا آپ کے بدن کے لیے اور آپ کے کے دماغ کے لیے ورزش کے
بالکل بالکل یہ ہے کہ جو واکنگ وغیرہ ہو ورزش وغیر ہوتی یہ ف نس وغیرہ یہ ساری لی بہت ج جوورا اہم
جی جی بالکل بالکل
مطلب اپن کسی بھی طریقے سے کریں جسے اپ نماز پڑھ کے کر رہے ہووں یا پھر پہل کاا کر رہا ہو مطلب ورزش کرنا انسان کو بہت ضروری ہے
جی جی بالکل بالکل
یا کوئی لوگ جی کوئی لوگ ہوتا ہے مطلب کیا بائک کا یوز کم کرتا ہے مطلب پید علی بازار وغیرہ جاتا ہے مسجد وغیرہ جاتا ہے تو اس کا فٹنیس کا بنا دیتا ہے نا
جی جی بالکل
اور مطلب کچھ لوگ رہتے ہیں کہ ان کو آرام چاہیے رہتے تا ہے تو مطلب ان کا موٹاپا بڑھ جاتا ہے
جی
جی
یہ ہونا چاہیے مطلب کہ دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم م نے مطلب کیا سیر و تفریح کا معمول بناائے کے روزانہ صبح میں تھنا جیسے مطلب کہ گھر کے پاس ہو یا کہیں مطلب کہ پئی کیا کہتے ہیں کہ باغیچہ ہو اس میں ٹہلے جی سب سے سب سے اچھا مطلب کہ ٹہلنے کا اگر باغیچہ مل جائے تو اور اچھی بات ہے کھلے ہوا ملتی ہے وہاں پہ کھلا ہووا جو ہے یہ دماغ جو ورزش کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جی تو ہم تو مطلب یہ سوچتے ہم بھی کریں اور اپنے گھر والے کو بھی مطلب کہ اس کی ترغیب دے کے مطلب کہ صبح میں اس سیر و تفری کیا جائے ہے نا صبح میں شام میں سیر و تفریح کیا جائے تھوڑی بہت
انسان کو کیا مطلب صبح صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور پھر مطلب صحت کا خیال رکھتے ہوئے جی صحت کا خیال رکھ توے تھوڑا سا گنگنا پانیے پینا چاہیے صبح اٹتی
جی جی صحیح بات یہ تو بہت ہی اچھی بات بو رہ آپ نے
کا ہاجم وغیرہ صحیح رہتا تھا وہ ہاج میں صحی رہے گا نا تو انسان کی صحت بنی رہتی ہے اور کھایا پیا بھی کیا لگتا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں میں اتنا کھاتا وغیرہ لگتا ہے نہیں ب تیرا ہاجما ہی صحی نہیں ہے
جی جی صحیح بات
کہاں سے لگے گا اور تم اٹھ رہے ہو کیا بولتے ہیں نو بجے دس بجے تو اس سے کیا ماحول معمول جو ہے نا اپنا بگڑ جاتا ہے
جی جی ری بات ہے معاول بگڑ جاتا صحیح بات ہے دیکھیے سب سے جی جی
فرمائیے
سب سے یہی واحد وجہ جو ہے مطلب کہ لیٹ مطلب کہ طاقت سر سے جاگنا صبح میں یہ واحد وجہ ہے کہ آج دور میں موبائل جب سک سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں جی آپ بتائ دیر رات تک اگر مطلب کہ دیر رات تک آپ موبائل اس استعمال کیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب کہ صبح آنکھ تاخیر سے کھلے گی جی ہے کہ نہیں صبح آھ ہاں صبح آٹھ تاخیر سے کھلے گی تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ ہم تو یہ سوچ ہاں یا اللہ کے نبی کی سنت بھی اللہ کے نبی فرماش کہ جلد سونے کی فکر کریں اپنے آپ مطلب یہ سمجھ خود بخود آپ کا آنکھ کھل جائے گا
بالکل بالکل ہاں صبح جلدی اٹھ جؤ جیسے تین بجے س سوا تین بجے اٹھ جاؤ تیزت وغیرہ پڑ کے اپنا کام کر لو
جی جی یہ صحی بات ہے رج تو بہت عام ہے بھائی سب اپنا سب کوشش کرتا ہے کہ تحجد کی نماز مل جائے ہے کہ نہیں جی
انشاء اللہ نیت کریں گے صبح جلدی اٹھنے کی سوا تین بجے ساڑھے تین بجے تک تیجز وغیرہ پڑ کے تھوڑا کام کر لے پھر فجر پڑ لیں یہ ناف فجر کے بد میں جو بھی کام ہے جہاں بھی جانا ہے ان کو جاب وغیرہ وہ چل جائے
جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے جیب صحیح بات ہے معمول بنا لینی چاہیے کہ مطلب کہ جلدی اٹھے تو جو مدے تجد کی نماز تو اتنی آ ہم ہے کہ لوگ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کوئی کہ ہم روزانہ پڑ رہے
بے شک ب ہو تو ہے اللہ والے ہو
ہی روز
بڑے بڑے جی
جی جی جی یہ ساری چیزیں ہیں تو مطلب کہ کوشش کرنی چاہیے دیکھیے سب سے زیادہ اہم اس لیے ہے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالا آپ کے اتنے زیادہ قریب ہوتے ہیں کہ کیا آپ جو بھی مطلب مانگے گا ان شاء اللہ تالا اللہ تعالی ضرور اپ کو عطا فرمائیں گے
بالکل بالکل بالکل بہت اچھی بات بتائی اپ نے مطلب اللہ تعالی اس وقت اتنے قریب ہوتے ہیں مطلب
جی جی جی بالکل بالکل صحی بات ہے
لیکن لوگ لوگ مطلب ہے نا گولڈن چانس چور رہتے د وہ کھو دیتے ہیں
جی جی صحیح بات ہے ہاں صحیح بات یہ بات آپ صحیح بولے کہ مطلب کہ لوگ مطلب کہ جیسے ایگزام کے لیے ایک مطلب کہ آفر ہوتا ہے وہ آفر کو کو مطلب کہ ٹھوکر دے رہا ہے سب جی جی
مطلب جس جگہ اللہ نے بنائی کہ یار یہاں مانگو اس وقت میں مانگو انسان وہ نہیں کرتا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اپنی منت پوری کر
جی جی ہاں یہی یہ صحیح ہاں یہ صحیح بات آپ بالکل درست فرمائے کہ ہمارے کیا کہتے ہیں ہم لوگوں کے اندر یہ خرابی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم سب سے مانگتے ہیں
بالکل بالکل مطلب یار جن کو اللہ نے بنایا اور ان کے سامنے گر گانے سے مطلب کیا ہے
جی جی بالکل صحیح بات ہے
تمانگ ہو نا
جی جی
وہ تمہیں دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ ت تمہیں ہر صلاحیت رکھتا ہے تو میں نے ہر چیز سے پاکیزہ چیز دینے کی تم ان ان سے مانگ رہے جن کو دعا کی خود درخوا
جی سحی بات ہے دیکھیے ایک دیک یہ آدمی مطلب کہ ذرہ برابر بھی اپنے اوپر غور نہیں کرتا ہے اگر مطلب کہ اپنے اوپر غور کر لےینا وہ سمجھ جائے گا کہ ای یقینی طور پر اللہ تلا سب کچھ کرنے والے ہیں اب یہ دیکھیے کہ مطلب کہ ہمارے پیر میں لگ جاتی ہے ہم دوا کھاتے ہیں تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ بھائی دوا تو ہم منہ سے کھا رہے ہیں ہالب پیر کا زخم کس طرح کیا چھوٹ رہا ہے زیاد دماغ لگانے کی مطلب بات ہے کہ نہیں ہے جی ہوتا ہے کہ مطلب جہاں لگ گیا وہاں دوبا لگاائے یا کچھ لگیا تو چل بھائی ایک بات تو ہم مانتے ہیں کہ چلو وہ جی تھوڑا سا مانتے ہیں کہ وہاں پہ تو دوا لگی ہے ٹھیک ہو جاتا ہے
بے شک
یہ ساری چیزیں تو دماغ لگانے کی ضرورت ہے انسان اگر اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہمارے اندر جو دیکھنے کی صلاحیت ہے بولنے کی صلاحیت ہے یہ کس نے پیدا کیا تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالا مطلب کہ ہمات لوگ اس فکر میں رہیں گے کہ ہم نماز کق کب ہو ہم نماز کب پڑے اللہ کا شکر ادا کب کریں یہ اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ کہ ہمارے اندر جو مطلب کہ ساری نعمتیں اللہ تعالا نے دے رکھی ہے تو
جو سوچنے کی چیز اس پر اپن کو غور و فکر کرنی چاہیے انسان اس چیز پہ غور و فکر نہیں کر رہا
جی جی بالکل
انسان کیا دنیا غور و فکر لگنے کی کوشش کر رہا ہے ہاں ایک دنیا کمانی چاہیے ضرورت کے مطابق کمانی چاہیے دیکھ ملبھی کسنی چاہیے دنیا
سہی جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے یہی ساری چیز ہے کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھیے آدمی آدمی کا جب انتقال ہو جائے گا نا
بے شک
می کا جب انتقال ہو جائے گا جب اس دنیا سے منتقل دوسرے دنیا میں چلاے جائے گا اس کے بعد اس کو اس چیز کا افسوس سب سے زیادہ ہوگا کہ جس وقت وہ مطلب کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول سے ہٹ کر گزاری ہے افسوس ہوگا کہ کاس ہم پورا وقت ا پوری زندگی ہم اللہ کے د دربار میں لگا دیتے
بالکل بے شک
ان سب چیزوں سے افسوس ہوگا
بے شک یہ کہ انسان کو اگر اس وقت افسوس اس سے پہلے اگر افسوس ہو جائے تو آٹھ اور بن جائے گی اس
جی چلیے کہنے کا مقصد کہنے کا مقصد مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا کمانے کے لیے اپنے وقت کو اور اپنی ہمت اور طاقت کو لگاتے ہیں اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ جس طریقے کیسے لگن سے کر رہے ہیں دنیا کمانے کے جی لیے اسی طریقے سے آخرت کو بنانے میں بھی اپنی لگن اور دل جو ہی اختیار کریں ان شاء اللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور اخرت میں بھی کامیاب کریں گے
انشاءاللہ
جی جی جلد اٹھیں گے فکر کریں سیر و تفریح سے جی جی سیر و تفریح سے دل دل و دماغ چست درست ہوتا ہے آلسی پن ختم ہوتا ہے کہ نہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا مطلب کہ سب اٹھے سیر و تفریح کریں جی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرماے جی جی اللہ جی
اللہ دو بہن کا